کیالو
ہاں بولو جغیر آپ ٹھیک ہو
ہاں اوکے ب پھر نہیں سوتے نہیں میں
ہاں
ماں
آپ کی آواز دور آ رہی ہے آپ تھوڑا آ پاس میں آ کے بات کرو نا اور اونچا بات کرو ہاں
وہاں پہسم آتا ہے
جی ہاں اور کیا یہاں پہ تو بارہ بار جمپ ہوتی ہے ہ
اچھا کیسے مینج کرتی ہوں
آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
ٹھنڈ کیسے کنٹرول کرتے ہو اپپ
ٹھنڈ کیسے کنٹرول کرتے ہیں ہم لوگ ارے واہ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے پتا ہے یہ کشمیر ہے نا تو یہاں کا ٹریڈیشن کانگڑی ہے آپ جیسے ٹائم آگ آے آ گیا نا مارڈرن ز انا ہو گیا تو لوگوں نے کانگڑی کو لووں نے کانگڑی کو کینسر کیا لیکن جو پہلے سے تھا نا رواج وہ کانگڑی کا تھا ایک قسم کا وہ فائر پوٹ اس میں کچھ کوئلہ برتے ہیں اوپر سے رات ڈال ہیں تھوڑا ہیٹ دیتے ہیں اس اس میں وہ پھر فرن کے نیچے رکھتے ہیں اور وہ خود ہی وہ ہمیں گرم کرتی ہے لیکن جیسے جیسے سائنس ترقی کی جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے تو بہت ساری تبدیلیاں آئی جیسے کہ آپ جانتی ہو روم ہیٹرس آ گئے گیس بخاریاں آ گئی تو پہلے تو لکڑی کی بخاریاں یہاں چل رہی تھی اب گیس بخار آ گئی اب کمروں میں ہی وہ ہیٹرز فٹ کرتے ہیں اے سی وغیرہ لگاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کشمیریوں نے بھی بہت دور تک کانگڑی کو چھوڑا لیکن جو پہلے کا ٹریڈیشن تھا اس میں کوئلہ ڈالتے تھے تو کانگڑی کو سیکھتے تھے تیار کرتے تھے پھر انسان پن وہ موٹا کاپڑا ہوتا ہے اونی کپڑا اسی کا فرن بناات ہیں
ہاں
وہ اوپر سے لگاتے ہیں کپ ڈھونڈ کے تو اس کے اندر ہم کانگڑی رکھتے تو اس سے ہمیں گرماہٹ مل دی ہے تو اسی طریقے سے ہم برا باری کی ٹھنڈ سے بیٹچتے ہیں اور بارا باری ہمیں زیادہ بھی نہیں یہ تھکاتی ہے یا ڈراتی ہے کیونکہ ہماری عادت ہے جیسے کہ آپ کی عادت ہے اتنی گرمی میں رہنے کی ویسے ہی ہاں
ویسے صی سیمدت ہماری کے ہم ٹھنڈ میں برداشت کرتے ہیں برداشت کیا ہماری عادت ہو گئی ہے ہم اسی کے ساتھ چلتے بیٹھتے ہیں کیونکہ ہمارا جنم بھی اس اسی کشمیر میں ہوا
وہاں کا اچھا وہاں کا ڈش کیا ہے شفیقہ کیا ہونا ہے رشہ آپ کو فڈ شفیقا کیا ہونا
ہم سمجھو کہ ہم ہمسایا ہے فرینڈس ہے
اچھا
سمجھو
ہوں اچھا وہیں تھے وہیں پہ تھے پڑوس تھے
ہاں جی وہ بہت دیر تک یہی پہ ہمارے ساتھ ا والے مکان کے پاس رہتی تھی ا اب آئمن ہمارے ساتھ ن بٹ
امن کن ہ اچھا اچھا وہ بھی وہاں پہ ہی رہتے ہیں
وہ تو میرے دروازے کے پاس رہتی ہے
اچھا مجھے نہیں پتا تھا وہ وہاں رہ ا
نہیں نہیں وہ تو یہی پہ رہتی ہے ہاں
وہ کیا وہ کچھ پڑھے لکھے ہیں خد بہت سارا ہیلپرس ہے وہ
ہاں جبھی پڑھا ہے تبھی تو ہمیں کام دیتی ہے نا
ہوں وہی
تو وہی سبھی
ہوں وہاں کا ڈش فیمس ڈش کیا ہ فوڈ وہاں کا فیمس فوڈ سے ہے
یہاں کا فیمس فوڈ
فوڈ
فوڑ واضوان
کیا
واضوان
ہیلو
واضوان واضوان
نام ہے اس کا
جو آپ نے بولا نا فیمس فوڈ
ہاں ہاں ہاں
اس کا نام ہےباضوان پتا ہے وہ کیسے بنتا ہے وہ میٹ سے تقریبا بارہ تیرہ ڈشز بنتی ہے وہ یہاں پر کشمیری شیف بناتے ہیں ان کو وازا کہتے ہیں اور جو وہ بناتے ہیں او میڈ مطلب ان اس میٹ کا اس کو سب کو ملا کر واازوان کہتے ہیں
اچھا ایک ساتھ سب بھی بارہ ڈیش کھاتے ہیں سو
بارہ تیرہ ڈشز کبھی تو سولہ بھی اب تو بیس بھی ہو گئی ہے
اچھا بیس بھی م بیس بھی میٹ میں ہی
ش بنایا جاتا ہے
اچھا اچھا ہ
ہاں یہ شادیوں پہ بنایا جاتا ہے
کیا کیا ریسیپی کیا ہے اس کا
دیکھو ایک تو گشتبہ رہتا ہے وہ میٹ کو پہلے کوٹتے ہیں پھر اس کو وہ بال کا شیپ دیتے ہیں اور اس کو وہ دہی میں پکاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں گوشتابا
ہوں
اور وہ بڑا سائز کا ہوتا ہے چار بندے اس ایک بال کو کھاتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے رشہ وہ چھوٹی بال ہوتی ہے ٹیسٹ بہت بڑھیا رہتا ہے کھٹا جیسا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ اس میں کرڑ ملی ہوتی ہے نا دہی تو اس کو ہاں تو دوسرا رہتا ہے اس کا رشتہ وہ گوشتابہ سے بال چھوٹی ہوتی ہے اس کو بھی میٹ کو کوٹتے ہیں پھر بالس بناتے ہیں اور پھر اس میں گریوی بناتے ہیں لیکن وہ لال وا لی تھی اچھی والی تیکھا زیادہ بھی نہیں ہوتا اور تیسر ہوتا ہے تخ مااز تبک مااز کو وہ ہے تی ہیں نا وہ ریبس تو ان کو ہی پہلے وہ اسٹیم دیتے ہیں پھر گھی میں اس کو ا ٹلتے ہیں تو اس کا جو کرنچی پن آتا ہے نا اوپر سے وہ تو اس کو بولتے ہیں تاوک ماز اس کو صرف خالص گ پر ہی بنااتے ہیں
پھر اتا ہے ایک مرچی قورمہ
ہوں
مرچی قورمے کو کشمیری مرچیوں کا پیسٹ ہاں مرچی قورمے کو کشمیری ا مرچی کو پیسٹ بناتے ہیں تو اسی میں بناتے ہیں اور یہاں کا وازوان خاص کر گھی پر بانتا ہے گھی پر بانتا ہے تیل اس میں زیادہ نہیں جاتا اور یہاں پنیر بنتی ہے اور وہ او ہاں اور لہبی کباب بنتے ہیں اور شامی کباب بنتے ہیں ویسے شامی کباب تو آپ لوگ بھی بناتے ہو تو یہاں بھی بنتے ہیں اور یہ اور یہی بانتا ہے روگن جوش وہ تو آپ بھی بناتے ہو وہ تو یہاں بھی بنتا ہے تو ایسی ہی بہت ساری ڈشیز ہے جس کو آپ جیسے سائنس نے ترقی کی ویسے انوازوں نے بھی ترقی کی میٹ کو ایک ایک نام نکال کر بناتے گئے بناتے گئے ڈشز تو پھر وہ ایسے پت ہے ریپریزینٹ کیسے کرتے ہیں میٹھا کشمیر میں زیادہ نہیں کھایا جاتا ہمیں میٹھے سے زیادہ محبت نہیں ہے
ہاں شفیفہ ھی نہیں کھاتی اچھا
کھیر ہم یہاں بناتے ہیں حلوا بناتے ہیں لیکن جس طرح سے آپ مٹھا یا لاد ہوش شادی میں ہم اتنا نہیں لاتے اس کے بدل ہم ہاں وہاں وہاں ج یہاں پہ اتنا نہیں ہے ہوتا یہاں بھی میٹھا ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہاں کہ یہاں تو میٹھا ہی ہوتا ہے
نہیں میٹھا کھانا تو نہیں رہتا ہی پرو نہیں میٹھا رنا ہمنا
ہاں وہی نا یہاں پہ میٹھا نہیں ہوتا اتنا تو یہاں پہ واازوان کو ایک ترامی میں پروستے ہیں اور وہ ترامی تانبے کی ہوتی ہیں اور اس طرح بھی کو چار بندے آپس میں بیٹھتے ہیں اکٹھے کھاتے ہیں ایک ہی ترامی میں ترامی یعنی بڑا سا پلیٹ تو ترامی ترامی یعنی بڑا سا پلیٹ وہ تانبے کا ہوتا ہے ہاں
اچھاچ
ہاں ہاں ہاں
ہاں اچھی خاطرداری ہوتی میں کب آؤں
آپ کا جب من
آپ شادی کر لو
ہاں ٹھیک ہے میں کر دیتی ہوں شاید ہی آپ کو بلاتی ہوں ٹھیک ہے میری شادی پہ آ جانا بچوں کو ساتھ لے کے ہاں پھر میں آپ کو بچوں اور آپ کو ایکترامی د ت ہوں اور یہاں چلو آپ فون کرو پھر بولتی ہو
ہوں اچھاچ اچھا جی